ہلو وعلیکم السلام السلام ع جان و علیکم السلام کیا حال چال
سب خیریت
کھانا وا نا کھا کے مجھ ابھی تو موسم ٹھنڈا ہو گیا یہ بات مانو آپ مطلب تین چار دنوں سے جب سے پروگرام تھا نا اپنے خا لا جان کا خا لا جان کے پروگرام کے بعد موسم کیا مزے مزیدار ہو رہا ہے مان کے چلو بی کی بائی میں کل رات آ وہ کل رات ھا نا مطلب نا مطلب اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھیی پنکھا بند کر کے سوئے
ہاں آپ کی تو زیادہ آتی بھائی بائی جانا ہمارے تو مر چل رہے تھے بڑے آپ
نہیں نہیں نہیں وے وے آب کی آ رہے جسے جان سے سے پوچھو وہ تو آئے جس ٹائم لائ گری ت ان سے کیسے پوچھے
وہ بھائی جان آپ نے مطلب ایک کہاوت سنی ہو گی کے اوپر مطلب کسی کے پرتی جو دھارنا بنا لیتے ہیں نا وہ سچ کر دیتا ہے تو جو میرے سور ہے نا انہوں نے جیسے آپ نے بولا نا کہ نل میں گرم پانی آتا ہے تو انہوں نے آپ کے اوپر کیسی دارنا بنا لی تھی کہ سب بھائی کی طرف بھائی ج کی طرف جانا کینسل میں تو ادھر ہی جا رہا ہوں جہاں میرا ھکانا ہے پ تو میں نہیں بولا مے چلتے جاؤ تو انہوں نے دارنا بنائی تو بگوان نے مجھے چ پوری کہی وہ لائٹ بھی چلی گئی ان کوٹا چوئیس گھنٹی لائٹ آتی دیتیھی نا
وہی تو اب دیکھو تم یار یہ یہ جب تو گئی تھی نا یہ جسے جسے یہ جیسے یہاں پہ آئے تھے نہیں نہیں نہیں یہ جیسے یہاں پہ آئی تھھی مطب ب میری جسٹ بھر کی باہر آئی تھی
لائٹ گی تھی
ہاں ہےا اور جیسے ہی گھر کے باہر گئے ہوں گے لائٹ آئے گئے ہوگے
تو اس کے تو آدے آدھے گھنے بعات ہو گئی تھی
ہاں ویسے ہوتا ہے کبھی کبھی تو جو انہوں نے بنانے کے بعد میں بھی بول رہے تھے میرے سےمج گ کیا ہوا کہ کچھ نہیں ادھ گنٹ آ وس بائی جان گ بس آدھا گھنٹہ ہی مانس بھائی جان کے بس دونوں کے پاس رکے وہ لائٹ ہی نہیں آ رہی پھر میں تو آ گیا
ہاں وہی تو دیکھو ایسی بری ایسی بری حالت تو تھی ہماری میں سوچے مہمان کر
مہمان گھر پئے سننا لائٹ آئی رہی تمہمان سوسے گلی بات چلتے ہیں یار اب ابھی ایسی کنڈیشن مہمان نہیں چلے لائٹیں نہیں آتی ادھر تو
اور بااکی میں بھائی کچھ بھی تو ابھی جس سے میں ادھر آ ہوں جس لائن کٹ رہ تو میں ڈڑھ سال رہا ہوں یہاں پہ ایک منٹ یا دو منٹ میں لائٹن نہیں کٹتی ب ہماری
جو ابھی ابھی کٹ رہ ہے ہو تو مطلب یہاں
یہ ابھی صیح ہےبھی گرمی چل رہی نا اس لیے اس بار زیادہ ہی الان کر دیا بھائی
ا جیسے ابھی بارش کے ٹائم تو سب جگہ دقت دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ لائٹ نورملی کٹنا کٹتی رہتی
ہاں وہ نہیں تو کیا ہے
ہمارے کٹ جاتی ہے اب رات ہی کٹی جیسے موسم خراب ہوتا ہے سب کے کاٹ تے ہے
اور نہیں تو کیا کاٹ تے ہی ہے
پر جہاں پہ آپ رہتے ہونا وہاں پہ تو کم جاتی
نہیں جاتی بالکل نہیں جاتی بھائی ہمارے یہاں یہ بات کہنی بڑی
ہاں وہی تو مطلب بھی کیا ہوا کوٹا کوٹا سٹی
وہئی تو سیٹی بیر پھر نام بھی ہے پھر کام کچ نہیں ہے پھر نظر نہیں آتا صحیح
ہوں وہی تو
نام کساب
وہی تو نکل گیا اور سناؤ آپ نے کالے کھانے والا
وہ گھل کی کی سبزی بنائی تھی
گلکی
ہاں
دھلکی میں رہی تھی جو آپ کا میں بھی گرمیوں کچھ سبزی اچھی لگتی ہے کچھ نہیں لگتی اچھی اتنی کھاس نہیں لگی
چچ واچ پی یا کرو
ہمیں تو اچھی لگی پر آج مجھے تو انترسٹ نہیں ہے دو روٹی پھر بھی کھانا بنا کے
ارے بہت زیادہ جاتی ہے مان کے چلو
انٹریسٹ نہیں آیا پھر بھی دن میں دیکھیں گے ابھی تو میں تو روٹی کھائی تھی اور تو چپاتی اور میں ان کا سبزی بھی اس لیے اچھی نہیں لگی
ہاں وہ نہیں
یہ تو مارے کوٹا ابھی آئی جی شوپنگ کر کے آئی تے پندرہ سو روپئے کی ہاں ٹیشرٹ دو ٹی شرٹ یہ اور ایک شرٹ ہوں
کہاں سے ڈیمارٹ وغیرہ سے
کا سے لئی تھی کہاں سے لی تھی وستار وجنا ہو جانی کے نام بتا
ہاں ہاہا ہا ویستا ر یوجنا وستار یوجنا سمجھ گیا
آسا پورا آام میں گئے تھے پہلے پھر پسند نہیں آئے آسا پورا کی تو
ہوں آ سا پرو گارمٹی
ہاں کہ ہلکا مال تھا وہاں تو جو وہاں پہ تو پسند نہیں آیا فر اور جگہ سے لائے ہوگئے ایک ٹی شرٹ لایا ہوتا ہے وہاں سے تو دو سو روپے کی
ہاں صحی بات ہے
سلٹ ہے نا سب سلٹوں کی کوالٹی بہت بےکار ہے
وہ تو آپ نے شاید میرے سے پہلے بھی پوچھ لیا تھا میں نے پہل بھی بتا دیا تھا آپ کو وہاں تو بالکل ہی ختم ملے گی آپ کوسا پا تھا
ہاں نہیں اس کے پاس ستر کا مال لگتا ہے وہ جیس بھی ٹیسلٹ ہے نا اس پا سو والی بھی ہے ڈیھ سو والی بھی ہے دو سو والی بھی ہے ڈھائی سو والی بھی ہے تین سو والی بھی ہے
ہ پر اس کے نا وہ کپڑے کی دقت ہے وہ کچھ بھی نہیں ج کہ آپ ل لینے جا رہے ہیں کیا امی سے جائیں گے اپنے ماںپی کو بائی اپنے کو دو سو روپے تکٹی ش ٹی شرٹ مل جائے
نہیں بیس کوالٹیبھی میں نے بولا تھاڑ کوالٹی اس نے بو بائی صحب تین سو میں مل گی م میں نے کہ دکھا دے سو دو سو روپٹیسل پ لے کے آئے تھا اس سے ایک جب وہ ایکر وہ دوسری جگہ سے لے کے آئے لیکن سر ٹ بھی سمجھ میں نہیں آئی اور اور بھی نہیں ہے لیکن اس کا کلر بھی نہیں نکلا میں نے دلا بھی لو
ہاں تو تو صحی ہے کریں گے
کیوکی میں اس کے پاس سے پہے بھی ایک چل لے آ ہے میں ساریےن
ٹی شرٹ کتھر نہیں نکلی ٹی شرٹ کتن نکلتی بائی چانس نکلتی
کی اس کے بن اور وہ کپڑا دھا ک نا سلائی دیکو مل ل سلائی سے پ چل رہے بائی اس کی کوالٹی بہت بےکا ر تھی
سٹ نہیں ملے باس صیح بالکل ہی نہیں ملے جس میںور فور ا دم
نہیں سرٹ تو میں جیڈ بلو والے سے ہی لایا تھا ساڑھے سات سو روپئے میں ہاں کیونکہ اس کے پاس جو سرٹ تھی نا وہ بیسٹ کوالٹی کی سرٹ ساڑی تین سو روپئے کی تھی
اب ساڑے تین سو روپئے میں کون سی بیچ بڑیا ساریے تو مل جائے گی
بیمار بھی نہیں ملے
د ن اسلے ان کےےپ نبٹیک گ س تو نالے نلے
ابھی ہم ابھی نا سادیوڑی جا کے ج جب کر س سک
نہیں جیٹ بلو والا بڑھا دیتا ہے میں نے وہاں سے کئی بار جنس وغیرہ بھی لے رکھی ہیں یار اب یہ نارمل ہے یار بار سوپ کی جس تو آئےی سر
میری باتس نو ہزار بارہ سو کی نہیں تھی اٹھارہ سو روپئے جینس بتائی تھی م میں اس نے
نہیں نارملی بتا رہا ہوں میں تو
ہاں پھر اس نے جیننس کو توڑا چھ سو روپے یہ کوئی توڑ د تا ہیں کے بھائی اٹھارہ سو بتائیے پھر اس نے
ارے اتنے پیسے توڑ دی اسے مطلب اب کرنے لگے یارو یار پہلے تو نہیں کرتا تھاسے وہ
جیی
ج ج تم جیس نیاال لیتی ہو نا اس کی جگہ ہےا ج یہ تو کیایولر ڈی یز کپڑے ستے تو اگر تمہ جس بیٹ کوالٹی لینیھی اٹارہوپ کی لیی تھی
ہاں ہاں ہاں صحیح بول رہا آپ نے گھما صحیح ملتا ہے وہ خ گارنٹی بھی دیتے ابھی ابھی ابھی میرا ایک دوست جو وہ نا جو وہ آتا ت جی پور ات ہے بھی س توے ہجے پور شاد ج بھییا گومن پورے دکان پ وہ کپڑے لے کے جاتا ہے تو وہ کیا کپڑے مطلب جس کا نام ہے جس نہیں تو ایک دم مٹھی میں رہ ایسا کپڑ
تو میں بھی سارے کپڑے گمان بن لاتا ہوں یہاں تو صرف ڈیلی یوز کی پینی نا وہ اس سے لاتا ہوں کیہیار وہاں ج زیاہ نہیں دو چار سو روپئے کا فھر کا پڑتا ہے اور گھومان پورا میں بھی نہیں ہے اس پ سی دکان ہے نا نہیں مین روڈ پہ دکان ہے نا وہاں نہیں لینی وہ سب جو ملٹیپل اسکول اس کے اسول سامنے جو ہے نا اندر ہاں اس کٹلے کی دکان وہ مطلب کتلا بولتے اس کو اس میں مطلب ساری ہے نا ساری برانڈیڈ برانڈیڈ دکان ہے اس میں
یہ تو ایک دم سب مست چیز دے دے ہو
ہاں ہم میں وہاں سے ہی جاتا سارے
ابھی ہے نا وہ وہاں ایک فائد ہو رہی خود بول د گ بھائی اگر نے کے لیے تو واپس لیاا چ س کرا دینا کچھ بھی آپس کے بندے میں
وہاں وہ وہ بارگن بھی نہیں کرنی پڑتی پھر
سمت مارجنگ وارجگ بھی سسٹم فس وہروروڑا بہت جبٹ کرو گی بھائیو دو سوپ ٹیک ہےائی
ہاں ان میں پہل باہر ایک س والا ہے جو مطلب وہ کٹے کے جس پس میں دک ہے اسی
ہ ایک ادھر بھی تو ہے پارکنگ ادھر سامنے مارک الیکشن والا اس کی گلی میں بھی ہے
کہد یہاں تھرڈ جو رہ ہے کہ پاس
یہ نہیں یہ سیدھا چلتے ہے نا گلیوم پدھر
ہاں لیکن وہی بات ہوی نا جیسے میں بتا نا گم پورا میں نے ایک اور مین روڈ پہ دکان ہے مین جوا ل گیا میں سے دو بار لایا اس کے اس کے دو دکان چوڑی مانگ کشن والا ہے وہ تو میں اس کے پا دو بار لایا دونوں بار اچھی ن تیسری بار لایا جس کا کلر نکلے گیا
واپس گرے تے میری باتس ہ نا نا ایک بار وہ ٹی شرٹ لینے گئی تھی از نے سٹ تھی گیارہ سو روپیئے
ہاں
شرٹ سوا کی بھی کمپنی تھی اس پولو کی شرٹ تھی وہ اچھی تھی چیٹ آ کے بول یہ اس کا ہی نا مطلب د تین مہینے بعد ایک طرف ہے نا مطلب جو ایک طرف اپنی بائیں ہوتی ہے نا اس میں آٹومیٹ کلر لگا گیا یا پھر کلر نکل گیا ایسا ہو گیا وہ جو اس کو نہ جا کے ہ ہ اس کو ہاں اس کو جا کے چینج کرا لیا اور اس کے بدلے نا ی ایس پاللیس ٹی شرٹ دیھی اس نے آٹھ سو روپئے شرٹ نہ وہاں تو بھی ٹھیک تھا پھر وہ شرٹ بھی میں منع کرتی کہ شرٹ نہیں آئی یہ یہی سریز
تو وہ سے اگر جیے ان بائی جانا ہے اٹارہ سو روپے کی جینس لینا تھا تو ڈی ڈبلو سے لین ہے نی ت کو گمان
نہیں نہیں بارہ وہ تو اٹھہ سو کی بتائی جس نے کہ گیہ بہ سو کی پڑھی تھی جس کی نہیں پڑھی تھی بارہ سو روپئے پڑی تھی
میں اسے جسے اوپر کی رہتی نا تو میں ادھر ہی جاتا ہوں گومان پورہ ہی
ہاں ہاں ہاں اب دھو ہم شرٹ بھی لے کے آئے تھے جو شرٹ کتنی کی پڑی تھی شرٹ بتائی تھی ایک ہزار بیس روپئے کا کتنے روپئے ای اب وہ سڑسٹ اڑسٹھ کتنے میں تھی پھر آٹھ سو روپے میں چوڑ دی
یار یہ بارگنگ بہت کرنے لگ گیا ہے یہاں تو دقتیں پ بھی لینے ہیں
نہیں نہیں اب بھی آپ سے یہی بولتا ہوں جس دن گئے نا دو ت بار میں نا مطلب ٹی شرٹ ہی وہیں سے لاتا تھا یہ جیے ڈبلو والے پس ہی ا نے جو دی تھا میر کو ساڈ ھ چار سوئے پچ سوپ میں ٹی شرٹ دتا تھا وہ بچ تو سو روپ چی روپئے کا پر مل جاتا سو سا روپئے میں مطلب پانچ روپئے تک تو لیا تھا میں پھر اس کے بعد میں جو دو تین بار جے لگے ناس حساب سے منا کرے کہ س سو کی آ گی چیزیں اور پجاما بھی لاما بھیو آٹ سو کائے گ چ سوپئے
اب اب کیا ہے اس کے بعد زیادہ چلنے لگ گیا نا وہ جو زیادہ چلتے ہیں کسی کی ہوتی نا وہ والی بات ہے نہیں میں تو سب سے بڑے کٹلہ کٹلے میں گ بار نہیں کرنی پڑتی ہے ایک رسٹڈ
خداف جناب خداف میں کرتا ہوں پھر بعد میں آپ اک